بر پت نہیں
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور کیسے ہیں آپ
جی الحمد للہ آجھ آپ بتائیے کیسے ہیں
الحمد للہ اللہ کا گھرم ہے اور آپ کے گھر پہ سب کیسے ہیں
جی الحمد للہ میرے گھر پہ سب خیریت ہے اور الحمد للہ س جی الحمد للہ اچھے ہیں اپو بھائی بھ سبھی میری آ فیملی اچھی ہے
اور بتائیے کیا آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے
جی میرے یہاں کا موسم تو ابھی تو فی الحال رات ہوئی ہے موسم تو کیا ٹھیک تھا وہ موسم ی والا بھی تھا اور دھوپ بھی تھا ایسےمس والی گرمی بہت زیادہ رہتی ہے
کیوں اللہ کی بارش نہیں ہو رہی ہے کیا وہاں پہ
جی ابھی اللہ کی رحمت نہیں برس رہی ہے جب بھی اللہ کی رحمت بر جے گی انشاء اللہ بہت اچھا خوچھ نہ
اتنا اچھا ووکیشن ٹائپ کا چل رہا ہے کہ بھائی اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور ہم لوگوں کوناظار رہا ہے گھومنے کا بھی لکیشن بنا رہے ہیں اور جانے ادھر ادھر جاتے بھی ہیں تو انجوائے فرینڈ لوگوں کے ساتھ اللہ باکچان کر ہمارے فریڈ لو بھی بہت اچھے ہیں گھومتے گھومنے میں الگ ہی ماحول بن جاتا ہے ٹینشن فری ہو جاتا ہے انسان اور اچھا بھی لگتا ہے
جی آپ صحیح بول رہے ہیں ساتھ دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ جاؤ تو ماشاء اللہ اچھا ہی لگتا ہے الحمد للہ اور ایسے آات جانے میں اور ایک اخلاق محبت ہی بہت بنی رہتی ہے اور مطلب خوش نما لوگ رہتے ہیں اور اا
وہ سر جی جی جی آبا جی آپ نے بہت اچھا صحیح کہا ہے دیکھیےکیا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ یہ رہتا ہے کہ د کام انسان کرتا ہے ورک کرتا رہتا ہے لیکن ٹینشن دن بھر ہی ایسا رہتا ہے لیکن دوستوں اگر بار جاؤ تو ل با کر ہم سے مائنڈ فریش رکھ ٹینشن فری رہتی ہے اور جیسے دیکھیے انسان کیا ہے نا کہبھی ہ میں ایک بار جانا ہی چاہیے کہیں ن نہ کہیں
جی جی بالکل صحیح بولے آپ
نمن کو
جی جی جی جی بالکل بالکل صحیح بولے ہیں یہ گھومنے تو یہ اور فیملیوں کے ساتھ جانا چاہیے تو د واقعی بالکل خوش رہتا ہے من بھی شانت رہتا ہے اور اگر ہمارے دل میں بہت زیادہ بوجھ تو ہم اللہ کا رد کریں تصووں کو رد کریں اس سے اچھا تو اور زیادہ اور سکون ملے گا تو ہم آپ سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ سے زیادہ اب ایسے ہی بیٹھے ہیں تو اللہ کبیر کیجے تصویر کبیر ج دیجے ایسے پڑھیے ماشاء اللہ دل کو بہت ہی سکون ملے گا
میں جیسے نماز پڑھنے پہ
جی جی کتنا بہت دل الگ ہی سکون الگ ہی دل خوش رہتا ہے نماز پڑنے سے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی رہتی ہے ہماراری نبی پاک صلی اللہل وسلم کی تو ہم کو ایسا کام کرنا چاہیے جو ہم بھی خوش رہے اور ہمارے ہمارے آس پاس کے لوگ بھی خوش رہے اور ہمارے اللہ تو خوش ہوئے گی ایسے ن کام کرنے پہ
جی سر
جی جی
اللہ کا ش ن گرم ہے بہت ماشاء اللہ بہت اچھی ہے آپ نے بات بتائی اور یہ کہتا ہے کہ انسان آج کل اتنا مطلب دنیاوی ماول اتنا پنس چکا ہے کہ اللہ کو بول چکا ہے بتائیے
بالکل نہیں نہیں لیک بالکل نہیں کرنا چاہیے پہلے تو ہم اپنے دلوں کو صاف کریں اور ہم ایک ہم خود کے اندر پہلے وہ لے کے آئے تربیت ہمارے ماں بچی تربیت دیتے ہیں تو ہم لوگوں کو وہی دینا چاہیں گے مطلب دوسروں کو بھی تربیت اگر ہمارے ماں بچی تربیعت دی ہیں تو بچے بھی وہی تربیت دوسروں کو دیں پھر وہ دوسروں کو دیں گے ایسے میں کیا ہوتی ہے دین بھی پھیلتا رہتا ہے اور اچھی تربیت بھی پھیلتی رہتی جی اور سب سے بڑی بات ہے کہ بڑوں چھوٹوں کی رسپیکٹ کرنا عزت کرنا یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے
ماشاء اللہ ماشا اللہ بس بہت اچھا آپ نے سے بولا ہے لیکن یہ ہے نا دیکھیے آج ڈیٹ میں یہ رہتا ہے کہ جیسے چھوٹے ہیں اپنے اپنے بیچ میں جیسے کوئی جیسے میں بازار گیا نا مارکیٹ میں جیسے تیرہ چار سال کے بچے سگریٹ پی رہے ہیں یا پھر وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے میں نے پوھا کہ بھائی آپ یہو کیوں کر رہے ہو تو سیدھے جواب دے دیتے ہیں کہ آپ ج ا کرنا ہمارے ماں باپ جانتے ہیں سب ایسا ویسا دیکھیے آج کل کیا کر بھی آپ س یہ سبجیکٹ
کیر ہاں تربیت آپ صحیح بول رہے ہیں تربیت شبد دیتے ہیں پر وہ کیااں بچوں کے اتنی چھوٹ نہیں دینی چاہیے کہ بچے ہاتھ سے نکل جائے اور ماں باپ کو بھی مطلب وہی دیکھنا چاہے نا اپنے بچوں کو چھوٹے بچے تو ان کو تو بہت سخت نظر رکھنی چاہیے ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں جاتے کیونکہ یہ ابھی جو بچوں کی عمر ہوتی تی ہے یہ مطلب ادھر ادھر مطلب بھٹکنی کی عمر ہوتی ہے اور ہم کو ادھر بھٹکانا ہمیں اللہ کے راستے میں بک بھڑکانا ہے پٹ مطلب چلنا ہے مجھے اللہ کے راستے پہ خود کو بھی چلنا ہے لوگوں کو بھی ہمارا کام ہے ایک بار بولنا نہ کرنا ان کا کام ہے پر اپنے دیس اگر ہم اگر سامنے میرے کوئی کر رہا ہے اگر مس س م ٹوکے تو ایسے میں ہم بھی تو رہےیں گے نا کہھر سامنے گل تو ہو رہا پر ہم نے ٹوکا نہیں
تو یہی میں نے ن کہا کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے نا کہ دنیا اتنا انسان پنس چکا کہ اللہ کو بھول چکا ہے کیا ہے د کہ انسان نماز سے اسکول ہے اور موبائل دیکھیے رات ر بھر چلاتا ہے پ نماز چھوڑ جاتی ہے اور ج مز اللہفا نے کہا ہے کہ بھائی دل کا سکون ہےامع نبی پہ ٹھنڈا ہے ن آج لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے کہ دنیا ابھی میں پھسے ہوئے ہیں لوگ ایک دوسرے کا حق کھا رہے ہیں ہ
صحی بول رہے ہیں آپ کے بس میں بالکل سہمت ہوں بس آج کے دور پہ یہ آپ صحیح بولے یہی ہے لیکن ہمیں بدلنا ہے نا ہم کیا ہے ہم بدلیں گے اور جب ہم بدلیں گے تو سامنے والا ہی بدلے گا اللہ اللہ کسی نہ کسی دن دل میں بھی ایسی اس کا دل پٹے گا کہ وہ بھی بدل جائے گا کیونکہ بدلتے اللہ دلوں کو بدلتے د نہیں کرتے کیونکہ اللہ کی مرضی کے بنا تو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے س اللہ کی مرضی ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں بھی اچھے کاموں میں ہم کو بھی اچھے کام کرنا چاہیے اور ہمیں لوگوں کو بھی یہ کام مطلب سکھانا چاہیے کہ اچھی تربیت دے لوگوں کو دیں نماز روزہ زیادہ سے زیادہ ہم کیا مطلب غریبوں کی مدد کرنا غریبوں کی مدد کرنے سے اللہ میں بہت وہ دیتے ہیں سواب دیتے ہیں یہاں ان کی مدد کرنے سےے ہمارے ہمارے جو بھی گناہ ہوتے ہیں ان میں بھی معاف کرتے ہیں ہماری ساری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں تو غریبوں کی مدد کرنے سے بھی دل کو سکون ملتا ہے ایسے ایسے بہت لوگ ہیں جو ضرورت مند ہے لوگ جن مطلب جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا بٹ اپن کے تو نظر میں آ نہیں رہا کون کیا کیسے لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کون بک ا ہے کون نہیں ہے
تو اللہ نے دق نا دیکھیے اللہ نے اس جکۃ فرض کیا ہے مسلمانوں اوپر صدقہ خرچ کیا صدکہ اپیل کیا کہ آپ صدکہ غریب ہو وہ دو غریبوں آپ آس پاس دیکھو اپنی فیملی میں دیکھو کون غریب ہے اس کو اس کا حق ہے دیا جائے اور جو جب بہت انسان نکالتا ہے سب سے پہلے حکم آیا کہ اپنے گھر میں اوروس پڑوس میں دیتے
ہاں بالکل پہلے اپنے گھروں میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کون ضرورت من ہے کس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے پہلے اپنے گھر کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد باہر دیکھنا چاہیے آپ نے بالکل صحیح فم ہے میں آپ کی بات سے ایک دم
اور اللہ کی دیکھیے اللہ پاک نے ہمیں رمضان دیا رمضان میں دیکھیے اللہ کااک ک کا مہینہ ہے کتنا فاک مہینہ ہے اس میں انسان عبادت کو ڈبل کر دیتا ہے نماز پڑھتا ہے ٹائمٹ اور روزہ روزہ رہنے کا ایک دم گناہوں سے بھی بچتا ہے دل بھی صاف ہوتا ہے
صحیح بولے روزہ رہنے سے گ اور بہت سی جو اللہ تعالی نے ایسی ایسی بیماریاں جو اندر پن پ رہی ہے اس کو بھی مطلب روزہ رہنے سے اللہ ہمارے اس بیماری کو بھی دور کرتے ہیں
ویسا ویسا لیکن یہ آپ یہ د اللہ نے پھر ہمیں بکرییدی دیا ہے بکریید دوی کے انا ماشاء اللہ اتنا اچھا تیوہار ہے جس کو اللہ نے مال دیا اس کے اوپر قربانی فرض ہے ہے نا اور قربانی دیکھیے قربانی کرتے ہیں آج کل لگ ایسے ہو چکے ہیں دنیں پھپ چکے ہیں کہ ب اس کا قربانی بھی نکلاتتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مال نہ کٹ جائے اللہ کا دیا ہی وہی سب کچھ ہے
جی بالکل آپ صحیح بول رہے ہیں اللہ کے راستے میں چلنا چاہیے وہ ان کا ان کا ایمان ہے نا کہ وہ کیا کریں کیا نہیں کریں اللہ اللہ تو دلوں کو جاننے والا ہے اللہ تو ہر انسان کے دل میں جانتا ہے کون کیا ہے کس کے اندر کیا ہے لوگوں کی مجبوری پریشانی سب اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہم جو نہیں جانتے وہ اللہ وہ تک جانتے
شخ اللہلہ نام کا ہے سب کچ جانتا ہے دلوں کا حال جانتا ہے اور کون کیا گ ہے سب جانتا ہے بیس لیکن یہ ہے کہ ا انسان نہیں سمجھتا نا وہ چیز انسان کیا ہے کہ صحی طرح سےہ چل نہیں رہا ہے اور یہ سوچیے گا گا کہ ہم آگ یہ کر دیں گے کہ ہمارے ساتھ کم نہ ہو جائے جی جی جی جی
یہ ہے گمراہ ایسے بہت سے لگ جو گمراہ کی گمراہی کے راستے میں چل رہے ہیں اور ہمیں آج صیح
لیکن دیکھیے جب انسان قربانی کرتا ہے تو کت نے غریبوں کا حق ملتا ہے اور ان کو
بیشک ہاں بالکل آپ نے صحیح بولا بہت سے غریبوں کو حق ملتا ہے جی بالکل بالکل
ب چال چ
جیش
اور تو ان کو دو وقت کھانا بن ہے اور تو وہ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں آج ش بنا ہے اور جب آتا ہے لوگ یہاں تقسیم ہو
یہ جو ان کو ملتا ہے وہ ان کے حق کا ہی رہتا ہے اور اللہ کہاں مطلب کہاں سے ذریعہ بنااتے دیتے ہیں ال اللہ کی ہی طرف سے رہتا ہے کہ ک مطلب کس کے گھر جانا ہے کس کے نہیں گھر جانا وہ تو انسان قربانی کرا دیتا اللہ جس کی جس کے گھر میں بیچتا ہے اور وہ پہنچ بھی جاتا ہے انیں انیں کے گھر
فارم کریالہ تار کرا ہ کیونکہ اپن جب اللہ تبارک تعالی نے فرمایا ہے ذریعہ کو تلاش کرو کیونک اللہ کیونک کہ اللہ سے جب انسان روب رو ہوتا ہے تو ایک اپنے نبی ب ص جذرییا لگتا ہے صدقہ لگتا ہے اس کے بعد پھر اللہ کے پاس ساری دعا
جی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا مجھے بہت اچھی لگی آپ کی بات میں چلیے میں آپ کی بات آئ گی تک پہنچاؤں گی اور اس بات میں عمل بھی کروں گی چلیے اللہ حافظ
اللہ جے